دائی گان
وعلیکم السلام اور سب کہہ رہیے
جی جی وھ جان سب کییریتپ فرمائیں
جی بھائی جان تو بالکل بھائی جانجی میں آپ کا آج ہم اپنی ا جوان کی فسعاد اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسے معتبر روحانی اور عملی موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں بھائی جان جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو تراشنے اس کے مقدر کو سنوارنے اور اس کے زمین کو کی کو سے اٹھا کر کامیابی سے افق پر بلند کرنے کا جامن ہے بھائی جان کیا ہے کہ سعور کی اس محفل میں آپ کا تل سے استعمال
بالکل و جان یعنی کہ ہم آج اس نے کردار کے بارے میں تھوڑا تو کریں گے جیسے کہ جو مطلب اس نے کردار جو ہے انسان کی زندی کہ سب روز کا ہے کائ ہے اور عادتیں حسینا یعنی اچھی عادتیں ہیں سنی کرتار کی جو تعمیر میں ہے ان کی اہمیت اور انسانی تبدیر پر ہم کے عجاد گرست اثرات ہیں
جی جی تو بائیجان کہ کسی اجلی کا کال ہے کہ انسان اپنی عادتوں کا مجموعہ ہے ہم اپنی عادتیں خود چنتے ہیں اگر بات میں ہماری عادتیں ہمارا مقدر طے کرتی ہیں تو افسوس کی یہ بات بات یہ ہے کہ آج کل انسان جدیدی طور سہلیتی پسند پسندی کی چگا چوت میں اپنی اتوار اور عادتوں کے تئی عجید گافلہ ہو چکا ہے جو لوگ بھول چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیک آادت انسان کو انسان ایک کامل بنا سکتی ہے اور اسےدنی سی بری عادت پورے بج ود وجود کو جوال کے گڑے منٹ کھیل سکتی ہے اس نجک سورت یہ حال پر آپ کے دانش مندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
اچھا بالکل بالکل آپ کلسول کرما رہے ہیں جیسا کہ جی بھائی جان عادت ہے دراصل ہمارے بابو ہاں غیر ادردمل ہے جو بھی مستقبل دہرائے جانے یہ سب ہماری جس کا لازمیشہ بن جاتا ہے کبھی کسی دانے سمند نے کیا خ فرمایا ہے کہ ایک فیل کا بیج وہ وہ کا فصل کاٹو عادتوں کا بھی جو کردار کی فصل کاٹو اور کردار کا بھی وہ تقدیر بھی پسند پا ہو یعنی کہ نتی پگیدی اور ہماری عجمانی توان ہے ہمارا جو ہے وہ صراعتیی عزت ہے اور ان تمام چیزوں سدارارے اس بات پر ہے کہ ہمارے سب روز کو جو معلوم کیسا ہے آئی ایس کے بارے میں تھوڑا ہم گو کرتے ہیں جیسا کہ کردار کی تعمیر اور عادت وغیرہ کچھ عنی صبح کے جی کے بارے میں
جی جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا اگر ہم تاریخ کے در ار جروخوں سے ان اقوام اور عخاص کا مظاہرہ کریں تو جنہوں نے دنیا پر امٹ نقش جوڑے ہیں تو ان میں وقت کی پابندی اور صبح کیزی کییادت مرکجی طور پر نظر آتی ہیں اور اس عادت کی تاثیر اتنی پرسر کیوں ہے بھائی جان
بالکل بالکل اپنے دست ایک دم دست فرمیا جو آپ اس کے بارے میں درست فرما رہے ہیں کہ جو مطلب ہم اکثر کر دیکھتے ہیں یعنی کہ جو اس کے مقدار ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اگر ہمترو کی جائے تو یہی ہے بھائی جان کی جو ہمارے چاند تارے اور جو کہ امرتنیاد پر جو گردش کرتے ہیں اور جب ہم صبح کی جی کو اپنا سیوا بات بناتا ہے تو وہ نصیبیں صبح کی جو پاکیجی ہوا سے اپنی رو کی سیراب کرتا ہے صبح کی وقت شہر کا وقت ہوتا ہے اس میں جین سب سے زیادہ پرسکون اور تخلیقی ہوتا ہے جو شخص ہاں وقت کی لگام اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے اسے وقت اس سے کبھی مفلوج نہیں ہونے دیتا وقت کی پابندی انسان کے مزاج اور نفز و جت پیدا کرتی ہے جو ہر کامیابی کی کر لی تھی چابی ہے اس نے گپتو اور شریری بانی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ایک اور بہت عظیم عادت ہے کہ اس نے تو یعنی بات کرنے کا سلیقہ اور سری بیانی آج کے دور میں آج جہاں لہجو میں تختی اور نفرت عام ہو چکی ہے وہاں اس عادت کا ہونا کتنا ضروری ہے
بالکل بالکل یع ج بالکل صحیح فرمایا گیا دراصل انسان کے دل اور ذہن کا ترجمان اس نے گپتگو اور مدھم رفتار میں تواز کے ساتھ بات کرنا ایک کیسی لاجاباد ہوتا ہے جو تو سلمان کو بھی عجی دوست بنا دیتی ہے ہمارے اخلاق کی جو میا رمانی گپتور سے طے ہوتا ہے جو شخص اپنی جوان پر قابو رکھتا ہے وہ ابھی وجہ کے فتن ملال اور رنجیت سے مٹو بھی رہتا ہے نیٹے الفاظ کا استعمال کرنا بھی ایک صدقہ ہے تو مشعارے میں امن اور اسستھی کا کہ کی جو ہے فجا قائم کرتا ہے مستقل مزاجی اور عادت کی جو عادت کا نبسدی چکر ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کا کام ا گڈی ہو چ گی ہے کیا رہ ہیں آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں
جی جیی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو سے جنون میں اگر دو چار روز ا کے لیے کوئی اچھی عادت جیسے رجایت مطالعہ یا پرہیز روپ شروع تو کر دیتے ہیں مگر پھر کائلی کا شکار ہو کر اسے کرواد کہ دیتے ہیں حاز کہ استغام اور مستقل مزاجی پیدا کرنے کا کیا سائنس یا نفسیات جبتا ہے بجن
بالکل تو یہی ہے کہ جو مطلب سائنس یا جب ت مطلب تو یہی ہے کہ مسئلہ یہ پوری گفتگو سب سے باریک اور غیر طلب پہلو ہے ہمارا دماغ اج تو چال کہ ہے وہت ہمیشہ اس کام کی طرف بھگتا ہے جس میں فورا طور پر لجت ملے جب ہم کسی نہیں نکال تھا آغاز کرتے ہیں دماغ پر د رہتا ہے جد نقساتی کہتی ہے کہ کسی بھی امل پور عادت ت درجہ پانے کے لیے کم سے کم اکیس سے چارٹھ دنوں کی مسے پنراوتی لازمی ہے اسے ہم جونی پگنڈی کہتے ہیں شروعات میں یہاں پگ ڈنڈی تنگ ہوتی ہے مگر جب ہم ادمو سفا مسمت کے ساتھ روزانہ بنانا کا اس عمل وہ توہراتے ہیں تو پگ ڈنڈی ایک خسالہ خیرات بن جاتی ہے پھر وہ اب تک کا بوجھ نہیں لگتی بک ہمارے بجو تو کا بھی سک کا حصہ بن جاتی ہے استقامت ہی وہ طاقت ہے جو معمولی عادتوں کو عجی کارناموں میں تبدیل کر لیتی ہے یعنی مطالعہ کو تو جین کی
جی جی جی اپپ نے بالکل صحیح فرمایا اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت آج کے اس ریل اور سوشل میڈیا کے دور میں دم توڑ رہی ہے جہن کے ارت کا کے لیے مطالعے کی عادت کتنی اہمیت رکھتی ہے بھائی جان کے بارے میں کچھ بتائیے
بکل تو یہ ہے کہ ہ بھائی جانرست ہمارے یہاںپ متالعے کی جو عادت ہے س کہتاا تھا اللو کا تونا دراصل جین کو منجر کرنے جیسا ہے جس طرح جسم کی توانائی کے لیے م ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دماغ پروسر رہنے کے لیے مطالعہ کطور کی ضرورت ہوتی ہے ا کتابیں صدیوں کے جو علم ہو حکومت کا نچوڑ ہوتی ہیں جو شخص سے روزانہ میں آدھا گھنٹہ کسی عمدہ کتاب کے متعلق وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے اس کی روچ کا دارا بسی ہو جاتا ہے بق فہمی اور سنگیلادار سے آزاد ہو کر سائے بھی ہوش اور سائے بھی فکر بن جاتا ہے وٹیا آ تھا ہے تو کا کل کما اور نئی عادتوں کا آغاز اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں
جی جی جی سبان اللہ آپ نے بہت ا اچھی بات کہی ہے آپ نے بالکل درست فرمایا آپ کی ان باتوں نے ا دل کو استحغام بخشا ہے آئیے اب ہمارے ہمارے لیے کچھ ایسے عملی طریقے پیش کریے ا جن کے جن سے وہ اپنی پرانی اور مجٹ عادتوں کو ختم کر سکیں اور نئی عادتوں کا چراغ روشن کر سکے بھائی جان
بالکل بک تو یہ ہے کہ مطلب اس کے بارے میں دیکھ ترییکی انتقال مہاکارت کی تبدیلی ادھر تو ات سا بھی آدھی جو ہے نکالتا یعنی اس میں عادت کے بارے میں فرمائے جاتے ہیں تو آج آؤ آپ سے بات کر کے اچھا لگا اس کے لیے خ حافظ
جی کردابس
ہ